وعلیکم السلام اللام اورہ ٹھریے سے ہیں آپ
جی اللہ کا شکر ہے آپ بتائیے سفاریت
بر الحمد للہ آپ بتائیے آپ کی امی کی طبیعت ابو کی
جی سب بہتر ہے اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے الحمد للہ اور کیا کر رہی تھی آپ
میں کچھ نہیں ابھی بس ممی کے ساتھ کچھ کھانا وغیرہ کی تیاری کرا رہی تھی رائتہ بنا رہی تھی سلاد
اچھا اچھا ہاں اب تو کھانے کا ٹائم ہے میں بھی ابھی روٹی بنا کے آئی میں نے سوچا پہلے کال کر لیتی اور پھر ٹائم نہیں ملے گا پھر ایسی نماز میں کھانے میں میں پھر ایسی ٹائم نکل جاتا ہے پھر ایسے د کرتا ہے بس لیٹ جاؤ پ نہیں پ ہے ہ
ہاں مج میرا بھی پتا نہیں کیا ہوتا ہے ہاں بی پی سا ڈاؤن ہونے لگتا پتا نہیں ہے یہ موسم میں کیا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے س
ہاں بس وہیں تو پھر میںے پہلے کال ہی کر لیتی ہ ورنہ تو کیسے آتا رہے گا
ہاں صحیح کرا ہاں میں بھی سوچ رہی تھی پر یہی رہتا ہے کبھی کچھ
ہاں وہی تو یہ پھر جیسے ہی رہ جاتا ہے ایسے اس لیے رہ جاتی ہے کال میں نے کہا پہلے کال ہی کر لوں اب کام بعد نہیں ہوگا
ہ صحیح خراب ن ایسا ٹائم نکالنا پڑتا پر میں بھی سونچ رہی تھی
اور کھانا بن گیا
کھانا بن گیا ہاں
کیا بنا رہی آج
آج بنائی ہے طاہری
سحی مجھے تو پسند ہے تاہری
ہمم اچھی لگتی ہے تو وہی نا انہیں ہاں وہی میں رائتا بنا رہی تھی ہمم اور س سلاد بنا لی اچار ہمم
بین اور الوں اوہو
ہاں ہاں بڑھیا لگتا ہے آ جائیے تو آپ
سب کھانا کھائیں گے آپ
ابھی تو نہیں تھوڑا لیٹ ابھی تو یہ تیاری کر کے رکھ لی نماز پڑیں گے پھر کھا لیں گے
اچھا ہمارے یہاں پسے بہلے نماز پھر اس کے بعد کھانا
ہاں کب کبھی ایس ہوتا ہے بوک لگ رہی ہے
ہاں تو کھا لو ضروری نہیں ہے کہ مطلب پہلے نماز ہی مطلب ہاں تو وہی اگر بھوک لگتی ہے زیادہ تو کھا لیتے ہیں ورنہ تو پہلے نماز یاد فارغ ہوگی نماز سے فارغ ہوگی جی
کھانا کھا کے نہ تھوڑی سستی بھی آ لگتی پھر نماز پڑھنے میں بھی ہلکاس آنے لگتا ہے ہمم ہاں یہ نماز سے فارگ ہو جاو پھر آرام سے کھانا کھا لو اور کیا کر رہی ہیں آج کل آپ
کچھ نہیں بس ابھی تو میں فری ہوں میری کمپلیٹ ہو گئی گریجویشن تب تو کچھ نہیں کر رہی بس گھر پہ رہی ہگی تو
اچھا تو پھر اب آگے کچھ ایڈمیشن
ہاں جی ایڈمیشن لیں گے باغی گنج انشاء اللہ
اچھا اچھا ہاں صحیح ہے بڑھیا گریجویشن ہو گئی چلیے بہت اچھی بات ہے اچھا
پھر آج توہم اپنے وہاں پہ جا رہے ہیں ماما کے تو اس کی تیاری ہے بس پیکنگ وغیرہ
آج
جی شام تک نکلیں گے جی جی تھوڑا موسم ہو جائے گا نا شام تک تو پھر تھوڑا آرام آرام کر کہ پھر شام کو نکلیں گے پھر اس کی تھوڑی تیاری ہو رہی تھی پیکنگ وغیرہ
گی
ہاں ہاں پھر تو ہم رک کرائیں گے ہاں اوکے ہاں
کاں جہاں پہ وہ رہتے ہیں وہ بہت اچھا ایریا ہے بہت زیادہ
اچھا
جیسے وہاں پہ اچھا لگتا ہے
ہمم چاہیے پھر کہیں پہ جانا چاہیے ذرا مائنڈ جو ہے فرش
کافی ٹائم میں جا رہے ہیں تو ایسے رک کے ہی آئیں گے پھر وہیں پہ کافی ٹائم بعد جائیں گے جی
اچھا اچھا
اس لیے رک ئنے کیا پلان بنا لیا میں پھر ہالیڈیز وغیرہ بھی ہوئی ہوئی ہیں
ہاں
تسلیس ہاں تسلی بس پلان کر لیا جانے کا پھر کہا ہو پاتا ہے جانا
ہمم صحیح بات ہے ٹائم ہی نہیں ہے نا پہلے تو تولوگ اتنے تن دن رک کے جاتے تھے ایک دوسرے کے رشتے داروں کے اب
ہاں اگر اب تو شادی بھی ہوتی ہے نا تو اسی دن جاتے ہیں اسی دن اور رکتے بھی نہیں ہے آرام دکھتے ہیں اور شادی والے گھر میں تو آرام ملتے ہی نہیں ہے اتنی پبلک ہوتی ہے اور اتنا کام ہوتے ہیں کوئی دیکھ نہیں پاتا صحیح سے
میں آتے لوگ اور
ہاں ہم خود ایسیے ہی کرتے ہیں اب ہم کسی اور کو کیا کہیں ہم بھی ایسیے ہی کرتے ہیں بس جس دن شادی ہوئی اگر کچھ خاص شادی ہوئی تو بس اس جس دن چلے گئے دوپہر وپہر میں ہی بس پھر ایک دن پہلے تو بہت ہی اس سے ہوتا ہے اگر کئی پاس کی شادی ہو مطلب کہی سے پاس میں چلو ایک دن پہے چرے جاؤ ہوئی ہے اور پھر گھر آ جاؤ اپنے واپس اب تو شادی سے کیسا ہے واپس یہ پھر تو سفر میں رہ جائے گا
ہمم ا وہی نا اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ بس آرام ہو کام ڈیرا بھی نہیں چاہتے تے کہ سکون سے رہے ہم
ہاں پہلے ایسا نہیں تھا پہ تو بہت دن دن رکتے تھے ہاں اور کیا؟ اب کے سب یہ چاہتے ہیں بس اپنے اپنے گھر
بھی رہا ہے تو اس کو ہوٹل کے بھیھ ہوٹل کی کمرے ہے وہاں پہ جا کے رہ لو
ہاں یہ بھی تو ہو گیا ہے اب گھروں میں نہیں چھوٹے ہو گئے پہلے تو بہت بڑے
ہوتے تھے ہاں لیٹ گئے گدے بچھا لیے
چھتوں پہ چلے گئے وہیں پہ پنکھے لگا لیے پہلے اب لوگوں کو اے سی کی عادت ہے اب بنا اے سی کے نیند نہیں آتی کہ اب کیا کریں پنکھوں میں تو کولر میں تو آتی نہیں ہے پنکھوں میں تو کیا ہی آئے گی
اب یہ تو ہر جگہ یہے تو نہیں مل سکتی نہ ہر روم میں مل سکتا اب شادی والے گھر میں تو ایسے
اور کیا وہی تو اس میں کوئی نہیں چاہتا اتنا بچہ بس تھوڑے دن مطلب دن کے دن جاؤ اور پھر اٹینڈ کر کے آ جاؤ
اب اچھا ہر کوئی بزی اتنا ہو گیا اپنی اپنی لائف میں
ہاں پھر ٹائم بھی نہیں ملتا ہاں کسی کو اسکول ہے کسی کا آفس ہے کسی کی جاب ہے
ہمم وہی نا سب کے اپنے اپنے کام میں بس
ہاں ہاں
پہلے کتنا اچھا لگتا تھا پہلے سے سے جو ہے وہ جب شادی کی تیاری ہو رہی
ہاں سارے ہو رہے ہیں اور کیا تیاری فنکشن ہو رہے ہیں ہ اور کیا گھر سج رہا ہے
اب تو فنکشن بھی ہوتے پہلے تو یہ ہلدی وغیرہ جو بھی ہو تھے جو شادی سے پہے فنکشن وہ گھروں میں ہی ہوتے تھے گھروں میں رونق ہوتی تھی اب
ہاں کرنے والا بھی یہ سوچتا ہے کہ گھر پہ اتنے مہمان آئیں گے پھیلاوا ہو جائے گا گھر گندا ہو جائے گا سنگ آنا پڑے گا اسھ اچا ہوٹل میں ہی کر دو بس تھوڑے پیسے زیادہ لگ جائیں گے لیکن گھر تو صاف ستھرا رہے گا تھکان کم ہوگی
کون سا ہو جائے گاا سو جائے گا اور کیا
پھر وہی اب تو سب کچھ ایسے ہی ہو گیا ہے بھائی سب آسانی چاہتے ہیں ہر چیز میں
مہندی بھی کتنی زبردست ہوتی ہے ہلدی
اور اتنے مطلب پری ویڈنگ اور یہ بیچلرس پارٹی اور وہ پارٹی پارٹی بئی شادی تو کم ہوگی پہلے پارٹی کم ہوں گی شادی سے زیادہ کرز رہتا ہے جو مین شادی نکا ہوتا ہے نا زیادہ تر ان کی اتنی پارٹی ہو جاتی ہیں پہلے اور برائڈل سوٹ اور یوں اور وہ ہاں اتنا وہ کر د ہے نا
شادی نہ ہوگی بوال ہوگی یا کسی سیلیبرٹی کی شادی بھی ایسی ہوتی ہے پہلے یو فنکشن پھر وہ والا فنکشن پھر یہ پھر وہ میں نے اگر شادی بو گی اتنی فنکشن تو پہلے ہی کر لی ہے
پہلے یہ ہے کہ کئی دن پہلے تو ہلدی لگائی ج رہاری ہے سب پورے فیس پہ اس پہ اس پہ نکھار آئے گا اور اب تو اور اب تو جو ہے بھائی وہ بیوٹی پارلر والی پہلیے منع کر دیتی ہے نہیں انفیکٹ شن ہو جائے گا کچھ مت کرنا بس سپوز مان لو تو بس ایسے ہی ہے نارمل فوٹوز
ہاں بس ہاں بس ایسے ہی یہاں پتا لگتا ہے بس ہاں کہ ہلدی کری ہے اب تو بس نام کو ہی ہوگیا ہلدی پل تو رشتے داروں کی بھی ہلدی لگا رہے ہیں کھیل رہے ہیں ہدی لگا لگا کے
سٹ اتنے مہنے مہنگے پہن کرراتے ہیں لوگ کئی ہلدی ہاں بس اب تو ان کے ڈریسنگ کوڈ اتنے زبردست ہوتے ہیں کہ کیائی ہلدی لگے گی ان کے
وہی تو اب سب کچھ بدل رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اور آپ کہیں نہیں جا رہی نانی وانی کے یا خلا والال کے
نیور میں ہو سکتا ہے جاؤں
اچھا اچھا اچھا
کال کر کے پوچھیں گے کبھی وہ بھی کہیں پ گئے ہوئے ہوں
ہاں لیے کال کر کے ہی صحیح رہتا ہے اگر آپ بھی جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ اگر تالا ملے گا تو توور د وہ ہمارے تیار ہو کےئے اور یہاں پہ تالا افسوس ہوتا ہے اور کیا اس لیے صحیح ہے
جان کے لیے ہم لوگ چلے جائیں پھر ان کا خراب ہو جائے گا صحیح رہتا ہے اور
ہاں دو کو انسان کو پتا بھی لگا ہے وہ بزی ہو
ہاں اور کسی کام میں لگا ہوا ہو
اور کیا اگر ورنہ آپ ایسے اتنا کال کی ج بتاارے کام چنا پڑے گا وہ سارا اس کا ڈسٹرب ہو جائے گا کام اس لیے پہلے کال کر لو پوچھ لو ہاں کوئی پتا چل جائے گا چ گیسٹ آ رہے ہیں مہمان آ رہے تو اس ہاں پھر اسی اسی حساب سے اپنا کام نپٹا لے گا وہ
ہوں ہ یہ تو رہتے ہی آج کل ہر کسی کو اتنا تو کام ہے
ہاں وہ کام کام جب کتنی وہ آ گئی ہے ٹیکنالوجی پھر بھی کام ہے
کام اور پہلے کیا ہوتا تھا جیسے مسالے پسنا ہے تو بھائی
تصل پہ اب تو مکس یاگے رام سے پیس لو
لیکن پھر بھی
بزی اور کیا مطلب اتنے ط آسانی ہو گئی ہے پھر انسان اور زیاہ بزی ہو گیا ہے پتا نہیں
بزی ہو گیا ہاں پہلے جو ہے لوگ سائیکلوں پہ جاتے تھے
پہلے میر ڈ اب پہل تو میری بھی نہیں سارا کام خود کرتا ہے پھر بھی اب انسان بھیجی ہے گھر کے کاموں میں یہ گھر کے کام کجلی کر لو بزی ہے انسان بس
ہوں آج کل گھر بھی تو ایسے ہیں نا کہ صاف صفائی ہی کرتے رہ لیکن پہلے بھی ہوتے تھے فرش ہوتے تھے اس کے کیا بولتےٹ
اٹوکے ہاں
پتھر لگیا تب بھی کا ہے اب پتھر پہ گیا پہنچا مارا دھ لائی گھر ہو گئی س
بس کام ہی کام ہے چلیے تو ہوتی ہے خھر بات
چلیے ہاں اپ بھی پیکنگ کریے آپ
ہاں جا رہے ہیں جی انشاء اللہ آپ بھی ہو ہی آئیے اپنے نیبرس کے
ہاں دیکھتے ہیں اب تووں نے کال کر کے
ہاں ہاںلی اوکے اللہ حافظ